ہلو
ہلو وعلیکم السلام مترمہ
اللام علیکم محترما کیسی ہیں آپ اپ کیسی ہیں محترمہ
اور بتائیں آپ کیسی ہیں آپ کے ہ
جی بالکل خیریت سے ہیں چست درست تندرست ہیں خدا کی مہر ہے آپ بتائیں آپ
اور بتائیں آپ کہ یہاں سب کیسے ہیں اپ کے اللہ تعالی کی مہر ہے چست درست تندرست ہے بس خدا کی مہر ہے آپ بتائیں آپ کے خاندان میں سب کیسے ہیں
جی ہمارے خاندان میں بھی سب خیریت سے ہیں جی بالکل ہمارے خاندان میں بھی سب خیریت سے ہیں چسترست چندرست ہے اللہ تعالی اللہ کی مر ہے جی موسم تو کیا ہی بتیں الح ال ب قبت خدایا موسم تو اتنی گرمی والا ہے کیا ہی بتائے گرمی اتنی بانک ہو رکھی ہے سچ میں کولر پنکھا سے تو کام ہی نہیں چل رہا جس کے پاس اے سی او سی کا کام چل رہا ہے اور
جی آپ نے بالکل صحیح کہا گرمی میں تو خود کا کہہر برس رہا ہے لیکن اب اس میں کربھی کیا سک پ یہ سب تو ہواما ہم آپ کی غلطی ہے نا
جی بات تو آپ صحی کہہ رہی ہیں محترما غلطی تو ہمار آپ کی ہی ہے پر کیا کریں ہم تو کرتے بھی نہیں ہے اور پرا کے بنائے ہوئے بندے جو نیکی نہیں کرتے ہیں ج جو نیکی کے پاس نہیں رہتے ہیں ان کی ان کے کرنے بات ہے بس کیا ہی بتائیں وہ کرتے ہیں وہ
جی آپ نے یہ بات تو ایک دم صحیح کہی ہے لیکن اب اس سے کر بھی کیا سکتے ہیں ہم لوگ تو صرف اور صرف اپنا بچہ چاپ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے جتنا کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے اتنا خوب قدرت کو بنایا ہے اتنا سندر بنایا ہے ہم تو اس کی بس دیکھ ریکھ کر سکتے ہیں
جی جی بالکل اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں سے ستر سے اسی پرسینٹ لوگ ایسے جو ہمیشہ کائنات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں جو ہمیشہ قدرت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں باقی کے جی ابھی صحیح سے آ رہی ہے
جی ابھی صح سے آ رہی ہے اور ب آپ کے یہاں پہ موسم کیسا ہے
جی بتایا تو موسم تو سچ اس میں بے حد گرمی والا ہے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں قدرت میں جی بالکل غلط ہے بنائی ہوئی قدرت میں
کٹ رہی ہے
جی ہماری آاز جیسے کٹ رہی ہے
جی اور جی تھوڑا سا جلدی آئے باہر ہیلو
ہلیو ابھی نم آواز لگاؤں گی ہیلو
ہیلو ابھی ابھی صحیح آ رہی ہے محترمہ جی جی بہت اچھی آواز آ رہی ہے آپ کی
جی بالکل محترمہ بس ہم یہی کہہ رہے ہیں قدرت کا قہر ہو رہا ہے سچ میں لاحول ولا قوۃ یا خدایا پر کرتے ہیں بندے بنی ہوئی خدا کی بنائی ہوئی کائنات میں سے ستر سے اسی پرسینٹ لوگ ہیں
غطی ہے ہم جیسوں کہ غلط لوگ پیڑ کٹوا دیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے اوپر سے اتنا اتنا زیادہ مطلب ماحول
لوگ ایسے ہی ہیں جو قدرت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں جی بالکل جی بالکل قدرت کو ایک دم ایسے خراب کر رکھا ہے قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کو خراب کر رکھا ہے کیا ہی بتا سکتے ہیں درختوں کو کٹوا ہیں اور کٹوانے کے بعد میں ایک درخت کے جگہ پہ پانچ پیڑ لگانے چاہیے وہاں وہ ایک پیڑ کی جگہ پہ ایک
اگر لوگ چاہیں تو پودے لگا سکتے ہیں اس موسم میں لوگ پودے لگاتے بھی ہیں لیکن لوگ لگاتے ہی نہیں ہے بس کٹوا ہی دیتے ہیں اس کی وجہ سے صرف اور صرف پالوشن پھیل رہا ہے آپ نے دیکھا ہے اگر کسی کے گھر میں چار موٹر سائیکل اگر تو چاروں لوگ الگ الگ جائیں گے کوئی بھی یہ نہیں کر
جی محترمہ اور پالوشن تو اتنا زیادہ ہو جاتا ہے ہم تو آپ کو بتائیں ہمارے دادو ہیں ہمارے ارے دادو ہر بارش کے موسم میں لگ بگ ڈیڑھ سو سے دو سو پودے لگاتے ہیں ہمارے دادو ہم ڈیڑھ سو سے دو سو پودے لگاتے ہیں پیسوں سے آتے ہیں نرسری سے لے کے آتے ہیں انہیں بھی درختوں سے بہت ہی پیارا ہے بہت محبت ہے جی بالکل محترمہ اور ہمارے دادو نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ
جی ہمارے دادو نے بھی لوگ کرتے ہی نہیں ہے پانی کا بچاؤ آپ نے دیکھا ہے لوگ پانی کو ایسے بے کار طریقے سے بہاتے آپ نے دیکھا ہے لوگ جو گاؤں میں جو سمر میں ہوتی ہے نا پانی کے جو ہوتے ہیں پمپ وغیرہ ان کو اتنا گندے
کے پائپ کو پانی بہتا رہتا ہے بہتا رہتا ہے بالکل محترمہ آپ ایک دم صحیح فرما رہی ہیں کبھی استمال مانگ نہیں کرتے اچھے طریقے سے بجلی کے لیے سیدھے سیدھے لائٹ ڈال دیتے ہیں سیدھے تار لگوا دیتے ہیں جس سے بجلی کا بل نہیں آتا
بجلی کو بھی چراتے ہیں لوگ پھر اس بجلی کی چرائی ہوئی بجلی کی قدر بھی نہیں کرتے کولر پنکھوں کو چالو چھوڑ دیتے ہیں بجلی کو ایسے چلنے دیتے ہیں کوئی قدر ہی نہیں ہے وہی تو لوگ تو صرف اور صرف اسی چیز کی قدر کرتے ہیں جس سے ان
ان کے پیسے جاتے ہیں جی محترما بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ میٹر سے لائٹ آئے تو وہ محبت کر بجلی سے لیکن نہیں ہونا تو ب ایسے کام کرنا ہے جیسے
جی وہی تو لوگوں کو قدر ہی نہیں اگر کچھ ان کو فری میں مل جائے
ا بالکل صح فرما رہی ہیں یار ب کھڑی ہو شرم آ رہا تم کیا ہو جاتے جی موترما بالکل جی کچھ نہیں بس یہی کہہ رہے ہیں
وہی تو لوگ دن پہ دن قدرت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہی جا رہے ہیں
ا آپ دیکھے آپ بھی آپ نے سنائی ہوگا دو ہزار سولہ میں کتنی بھینک طریقے سے اتر کنڈ میں بادل پھٹے تھے قدرت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں پاک جگہوں پر ناپاک حرکتیں کرتے ہیں اب جائیں اگر مندروں میں جات ہیں تو وہاں پہ ناپاک حرکتیں کرتے ہیں شراب پیتے ہیں دھومر پان کرتے ہیں جی بالکل جی بالکل پاک پاک جگہوں پہ ناپاک حرکتیں کرتے ہیں خدا قہر ڈھال پھر کیا ہی کرے قدرت کہر رہاتی ہے کتنی
لوگ کبھی کبھی مطلب اچھے اچھے ادیوگ بنانے کے لیے کبھی عمارتیں بنانے کے لیے کبھی اپنے مطلب سے مطلب پیڑوں کو کٹواتے ہیں اور پہاڑوں کو بھی کٹوا دیتے ہیں آج کل
پہاڑوں کو بھی کٹوا دیتے ہیں بالکل
پھر پہاڑوں پہ لگنے والے پیڑ پودے جیو جنتو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے سب برباد ہو جاتا ہے خدا نے قدرت کو اتنے اچھے سے بنایا ہے خدا نے قدرت کو اتنے اچھے سے خوبصورتی سے نوازا ہے لیکن لوگوں کو اس کی قدر ہی نہیں
خوبصورتی سے نوازا ہے لیکن خوبصورتی دیکھ سنے کے لیے ہی رہ جاتی ہے بس بالکل محترما اراولی پہ پچیس پچاس سے اسی میٹر کی بارش ہوتی ہے اتنی ساری آیورویدک چیزیں اگتی ہیں اتنی سارے درخت اگتے ہیں لگ بھگ دس پرسینٹ رجستھان کے لگ بھگ دس پرسینٹ آبادی رہتی ہے اراولی میں بالکل اور جی بالکل محترما جی صحی فرما رہے ہیں کیا ہی کریں کرتے ہیں لوگ ایسا عمارتیں بنانے کے لیے پہاڑوں کو کٹوا دیتے ہیں جب بادل پھٹے تھے نا محترما تب عمارتیں پہاڑ درخت اس طریقے سے بہتے اس میں بادل پھٹنے میں ہم نے تو دیکھ ا تھا وہ منج ریا خدایا کیا ہی تہس نس ہو رکھی تھی خدا نے کیا تحس نس مچا رکھی تھی ہمارے دادو ہے ایک پیڑ کی جگہ پہ اگر ہمارے دادو کسی بڑے پیڑ کو کٹواتے ہیں نا تو ایک پیڑ کی جگہ پہ پ لگ بھگ پانچ پیڑ لگاتے ہیں ہر بار اس کے موسم میں لگ بھگ دو سو ڈیڑھ سو دو سو پودے لگاتے ہیں لے کے آتے ہیں نرسری سے لے کر کے آتے ہیں پیسوں سے درخت پودے لے کے آتے ہیں ان کو درخت بناتے ہیں جی بالکل محترمہ اور ہم تو ایسے کہتے ہیں جیسے ہمارے دادو ہیں جیسے آپ کے دادو ہیں ہمارے ابو ہیں جیسے
بچوں کی طرح نواز ہیں مطلب ان کی ایک دم سے دیکھ
دادو بھی اپنے پودوں کو بچوں کی طرح نوازتے ہیں جی محترما آپ ایک دم صحیح فرما رہی ہیں ویسے آپ آ کے خاندان میں کون کون ہے موٹرما
جی ہمارے خاندان میں ہماری امی ہیں ہماری ا ابو ہے ہمارے دادو ہے ہماری دادی ہیں ہمارے تائی ہیں ہمارے تایا ہیں ہمارے دو آپ ہی ہیں ہمارے پا آج بھائی ہیں
جی بالکل ہمارے بھی ایسے ہی ہیں
اور ہماری پانچ پپھو ہیں
ارے تو آپ کا خاندان تو کچھ زیادہ ہی بڑھا ہے
جی آپ نے صحیح بولا بس خدا کی رحمت ہے ہمارا خاندان بےحد بڑا ہے لیکن اس کے ساتھ میں مزہ بھی آتا ہے سبھی لوگ ساتھ رہتے ہیں ساتھ کھاتے تو ب آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اب اس دور میں کہاں لوگوں کا ایک دم سے ایے ساتھ ملتا ہے سبھی لوگ ایسے
اس طرح کہتے ہیں اس کر رکھا ہے جیسے قدرت سے تو کسی کو موت محبت ہے ہی نہیں قدرت کی بنائی ہوئی چیز سے کسی کو محبت ہے ہی نہیں ہر جگہ ناپاک حرکت کرتے ہیں لوگ اللہ کے بنائے ہوئے بندے انہیں یہ سوچ نہیں آتا کہ وہ نیکی کریں نیکی سے بنائے ہوئے کام کریں
رہے ہیں اس کا ہی مطلب خیال نہیں رکھ رہے ہیں
جی بالکل قدرت کا تو کوئی خیال نہیں ہے محترمہ اپنے خاندان کے لوگوں سے کوئی محبت نہیں ہے لگوں
جی ہاں آپ نے ایک دم صحیح بولا ا فیملی اتنی چھوٹی ہونے لگی ہے کہ کیا ہی بتائےیں لوگوں کو خاندان کے لوگوں میں اٹھن پیدا ہونے لگی ہے کوئی کسی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کر سکتا بچوں کو بھی اپنا الگ الگ سیفلی روم چاہیے یہ نہیں کہ ساتھ بیڈ جب بڑوں کے ساتھ بیٹھیں گے تبھی تو کچھ سیکھیں گے تبھی تو آج کل کے بچے تہذیب تمی سب بھولتے جا رہے ہیں
ہوتا بالکل امی ابو کو بالکل نہیں دکھنا ہوتا تو ان کے لیے بس نوکر لگا دیتے ہیں فلیٹ دلوا دیتے ہیں چلے جاتے ہیں اپنی نوکری کر کے کیا تعلیم اسی کے لیے دی جاتی ہے کہ اپنی امی ابو کو چھوڑ دیا جائے جی بالکل بالکل ہم اس بات کو تو بالکل بھی نکارتے ہیں تعلیم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امی اور
کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اپنے بچوں کی طرح رکھتے ہیں لیکن جنہوں نے انہیں نوازا جنوں جن کی خدمت میں وہ ہمیشہ رہے ان کا ساتھ ہی چھوڑ دیتے ہیں
لوگ ا ابو کو اکیلا چھوڑ کے جی بالکل محترما اپ ایک دم صحیح فرما رہی ہیں
لوگ دور دراز دیشوں میں رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں صرف اور صرف پیسوں کے اپر اپنی مستی کے اوپر جی وہی تو لوگوں کو کوئی قدر ہی نہیں ہے فیملی سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے لوگوں کو مطلب کچھ اتا پت ہی نہیں ہے ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے کہہ رہا ہوں میں تو ماں باپ اپنی مستی میں رہتے ہیں اور بچے اپنی مستی میں چھوٹے چھوٹے بچے شراب پینے لگ جاتے ہیں غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں جوئے کے کھیلنے لگ جاتے ہیں
جی موترم ساری ناپا ہرکت آ جاتی ہیں لوگوں میں
جی بھائی تو پھر ماں باپ روتے ہیں لیکن وہ سب کا کن ماں باپ ہی ہوتے ہیں وہ اپنے بچے بچوں پہ دھیان ہی نہیں دیتے ان کو جس سمے ان کو ان پہ ضرورت ہوتی ہے نا نظر رکھنے کی وہ کرتے ہی نہیں ہے
تعلیم دلوا کر کے غلط کرتے ہیں کہ
جی تعلیم دلا کر غلط نہیں کرتے لیکن ان کو یہ بھی تو سمجھانا چاہیے کہ تعلیم پوری لائف میں کام آتا
جی بالکل تعلیم پوری زندگی میں کام آتی ہے پر کیا اس تعلیم کا اس طریقے سے غلط استعمال کرنا ٹھیک ہے کیا ہم تو نہیں مانتے اس بات کو کہ تعلیم غلط طریقے سے کرنی چاہیے جی بالکل محرم
لط قدم اٹھا رہے ہیں تو بچے کہاں سے صح قدم اٹھائیں گے
خیر قدم تو اٹھانے چاہیے اچھی کرنے کے لیے ویسے سے آپ نے جو ہم سے اتنی دیر بات کی ہے آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت دیا ہے اس کے لیے آپ کو بار بار شکریہ
نے بےحد قیمتی وقت دیا آپ سے بات کر کے ہمیں بےحد سکون ملتا ہے آپ ایسی ہم سے بات کر لیا تھا مشتقل ہمیشہ اپ پر ایسے ہی نیکی برستی رہی اللہ تعالی ہمیشہ اپ پر رحمت برسائے اللہ تعالی ہمیشہ اپنی مہر بنائے رکھے اللہ تعالی اپ کو اور اپ کے پروار کو ہمیشہ خوش رکھے